ا
ہوں بولیے
کا کر رہا
کچھ نے ابھی کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں
کھانا تخن کرا تھا کہ کھانا ہے تو دو گھنٹہ کھانا
کھائے تھے صبح میں کال لیا ایسے ہی چنا کھا کر گئے تھے کھیت طرف ادھر سے پھر سب یہ سب کرا کر کے آئے تو کھانا کھایا پھر ابھی تھوڑا سا
ڈاکٹر نام اللام علیکم
وعلیکم اللام بولو کیا کر رہا ہے
ابھی تو سرکاری اسکولس ہیں
سرکاری اسکول پ تمہارا سنڈے کو بھی سرکاری اسکول رہتا ہے
سنڈے کو کون سا اسکول ہے پڑھائی ہوا تھا
ہاں پڑھائی ہوتا ہے
چا کھانا ملا تھا کہ نہیں
ملت تھا
کیا کیا ملا تھا
انڈا دال بھات سبزی
تم لوگ کا مکئی بنا گیا
ہوں
ہاں
پر عادل کیا کر رہا ہے
آ دل گیم کھیل رہا
او کس کا موبائل میں گیم کھیل رہا ہے
امییک
ہوں
امی کا
او آج بارش ہوئی ہے کہ نہیں ادھر اور
ہوا
کب
ای یہ بس
ہ بھی بند ہو گیا ہے
اب سوتا
ابو نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی بارش بند ہو گیا ہے کہ مطلب ہو ہی رہا ہے
بند دھو گیا ہا
او اور امی کیا کر رہی ہیں
کیچ م ہاں
او کیا کھانا کھایا ہے
ابے
ہوں
دال بھات چیپس اور سبزی
او مدرسہ جاتا ہے کہ نہیں
نہیں جاتا ہے
ہاں
کا ہے چھوڑ دیا
ا لڑ آئی ہوت رہتا ہا
پڑھنے جاتے لڑائی کرنے جاتا ہے
لائے ہو اترا تو سب بنا ایسے ہی مار دیتے ہیں سب
اور مار دیتے ہیں
ادھر ہی کا اکٹھ لڑکا ہےپا
تو تم
کبھی کبھی کبھی کبھی جاتا ہے اور کبھی کبھی نہ جاتا ہے
او ہ اور
اور سرکاری اسکول کا تو بک ملا بیگ ملا
اچھا بیگ بھی ملا ہے
ہوں اور بوک بھی
ابو کو بھی
بوک
اچھا بک ملا ہے کون کلاس میں ایڈمیشن کروایا ہے
دو کلاس
ٹو کلاس میں ہے بڑھیا ن ہے بک ملیے جا رہا ہے بیگ ملیے جا رہا ہے ہاں انڈا ملیے جا رہا ہے اور کیا چاہیے سنڈے کو گیا تھا اور سنڈے کو اسکول کھلے جا رہے ہیں اسپیشل تمہارو کے لیے رٹ
آ
اور پیسہ آتا ہے کہ نہیں
ابھی فاس بک میں دیا تھا تو کہاں سے آئے گا
کہے نے پاس بک دلوایا ہے ہوں
ا اب ابو جانے دے
پاس بک دینا نہیں چاہیے پاس بک جمع کرے گا تبھی نا اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا
ہاں تو کوئی نے جاتا ہے دینے
ہ بڑھیا ہے جب سب کہ آیا گیا تب م سے پتا کرنا کہ میرا نہیں آیا ہے ہ ہاں ہاں
آپ ہی آپ بھی سب آئی
ہوں لوگ سب آ گئے ہے پرسوں ہی آوج ہم لوگ سب مکئی بننے گئے تھے کھیت میں
آپنا ہو ہ ہما کلو ہی ہوا اور سببہ
او تم لوگ سارا
ہاں دریا ہی میں بھی گھنا گیا دریا ہی میں بھی بنا گیا
اچھا بڑھیا ہیں گھر والا آم تم لوگ کا ہے کہ نہیں
ہ بڑا بڑا ہے لیکن پکی ہی نہیں رہا ہے
ہم لوگ کے آم تو بہت زیادہ پک گیا تھا کل ہی توڑے تھے چار پانچ وہ پورا ایک دم بہت زیادہ میٹھا تھا پکا ہوا پورا ایک تو اتنا زیادہ پک گیا تھا نا
حب ہوں
ابھی ہے پانچ چے اور پک رہا ہے
ن ک گھر والے سے ہوا تھا ب ج اچھا
اور بولو
کیا ن مارش کاا ا ایک منٹ آ ھ
آدھی گیم کھیل رہا ہے اب تک
ہاں
ا
ار ابھی آدھی پیس مانگ رہا ہ ابوس
اچھا
اتر تھا سے ب
تم لوگ تم لوگ یہ طرح موسم کیسا ہے بادل کیا ہوا ہے
گب
بادل کیا ہوا ہے کہ دھوپ نکل گیا
بادل کیا ہے
اچھا ادھر تو صبح کا دھوپ ہی ہے چلو اب آ رہے پانی پوری والا جا رہے ہیں آپ بچ گیا اس کا ہی ے تم کو بھی کھانا ہے
اللگن کا آپپا
نہیں آتا ہے
ال
ادھر تو آتا ہے پرڈ
ہم لوگ کا نہ چاؤمین والا آتا ہے نہ پکڑی والا آتا ہے نہ کچ کا حال آتا ہے
ب ہم لا کے ایکٹ یہ بغل ہی میں ایک دکان ہے آم کے گاچھ ہے ساحب بغل میں دکان وہیں جا کر لگتے ہیں چین سب ٹکیا یہ سب
اچھا تو تو بڑھیا نا ہے ٹیکیا سموسہ مل جا رہا ہے
اڈار
ا انڈا رول بھی مل جاتا ہے چلو ٹھیک ہے اب جا رہے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے
یہ
ہ ٹھیک ا ایک ایک